اہ سلام
وعلیکم السلام
ہوں کہاں گئےتھی آج
کہیں نہیں گئے آج سنڈے ہے نا گھر پر بیٹھے ہوئے تھ
اچھا ہاں تو سنڈے کو کہیں جانے کا پلان نہیں بناا
نہیں سب کو فری نہیں ہے کوئی اوٹی کر رہی مطلب اوور ٹائم
وہ تو آ تمہارا اوور ٹائم نہیں تھا
نہیں میں نہیں لیتی ہو بٹ
ایکسٹرا ہو جائے گا انکم
کیوں اتنا کام کر کر کے تھک جا رہی ہ اور اسٹرا لینے بول رہی ہے
تو کیا کیا بولتے جو اوٹی ہوتا ہے تو اس میں میلتا کتنا ہے ایک گھنٹے کا
ایک گھنٹیے کا فور ففٹی ملتا
اے تو اچھا ہی تو ہے
ہاں اچھا
لے لیتی نا یہ مطلب کہ ا پر ویک میں نہیں لیتی بٹ ایک دو سنڈے میں لے لیتی ہوں تمہارا ریسٹورینٹ کا بیل نکل جاتا ہے اسی سے
کبھی کبھی
اچھا لیتی ہے کبھی کبھی تب تو اچھا ہی ہے اچھا تمہارے ادھر کیا بولتے کوئی اچھا ایسا مطلب کہ ڈاکٹر کا کوئی بتاؤ نا کہ آنکھ کا مطلب دیکھ سکے
مطلب
مطلب میرا ایک جو لیفٹ سائڈ نہیں ہے انکھ میں کچھ بھی مطلب فون وغیرہ یوز کرتی ہو نا ایک گھنٹہ سے زیادہ تو تھوڑا بہت درد ہونے لگتا ہے
اچھا تو مطلب تم پوچھ سجیسٹ کروں میں تم کو ڈاکٹری ہی نا
ہاں ہاں
اچھا تو میں پتاہ کر کے تیرے کو بتاتی ہوں نمبر ڈال دونگی میسج
ہاں ہم کو واٹس ایپ کر دینا نمبر کیونکی پتاہ میرا مطلب ایس نارمل ٹھیک رہتا ہے ٹھیک لیکن جب بھی مطلب فون ایک گھنٹہ سے زیادہ اگر یوز کر لوں گی تو جو تم لیفٹ سائڈ کا رائٹ سائڈ کا جو آنکھ ہے نا اس میں بہت درد ہونے لگتا ہے صحیح میں برداشت باہر والا اس کے لیے ہم کو چاہیے ہی چاہیے ابھی اگر لےلونگی تو دو تین منتھ بعد بھی ہو جائے گا اگر بعد میں لونگی تو پھر ہم کو ایک دم بہت لانگ ٹائپ تک جانا پڑے گا
آب تو
ہاں آج کا موسم دیکھو
ارے بہت بادل چھایا ہوا ہے یہاں پہ لیکن بارش نہیں ہوری ہے
ماشاء اللہ بارش ہو جائے تو اور اچھا ہوگا نا
میں چھت پہ آئی ہوئی ہے اتنے سارے بارڈس ہیں پوچھو کیسے
ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح میں اچھا اچھا ہے مطلب ادھر چھت پہ آتا ہے
ہاں وہی بہت سارے ہیں وہی آواز آ رہی تھی
ہاں آواز تو آ رہی تھی میں بھی سنی
ہاں وہی آواز آ رہی تھی میں نیچے آ گئی
ارے وہیں پہ رہتی نا اچھا لگتا ہے یہ دیکھو ویڈیو بناری تھی
یہ کری تھی اسٹوری پہ ڈالی تھی
ہاں ویسا والا نہیں ویسا والا سین اس میں یہ کرنا ایڈ کرنا جیسے مطلب کہ ویڈیو آن رکھنا جیسے ہی برڈ سب آئیں گے اس ٹائم اپنا ریل اسٹارٹ کرنا بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ اچھا لگے گا ایک دم پورا
میری پاس فلل سردی ہو گئی ہے کچھ کرنے کا من نہیں کر رہا
خیریت تو ہے کیا ہو گیا
ہاں سردی ہو گئی صبح سے
بارش میں زیادہ بھییک گئی تھی کیا
نہیں بارش میں تو میں بھیگتی نہیں ہوں گھر پہ رہتی تو بھیگ سکتی ہوں بارش میں کیونکہ گھر میں بیمار پڑی تو دیکھنے کے لوگ ہوتے ہیں یاں تھوڑی نہا کوئی ہوگا
وہاں وہاں خود ہی دیکھ
ہاں اسی لیے میں بارش میں ادھتی ہوں
ہاں تو کچھ ٹنڈا وغیرہ زیادہ پیلی ہوگی اسی لیے سردی
ہاں شاید اسی لیے تین دن ب ایک دن گیپ گپ کر کے ہو رہا ایک دن اچھی رہے راہی دوسرے دن ہو جا رہا
ا تو اچھا اچھا میڈیکل یہ میڈیسین لو نا ٹھیک ہو جائے گا
لے لی میں ابھی جسٹ
اچھا ابھی سردی میں زیادہ تر کیا کھاتی ہے سیرپ کی
مطلب میڈیس میڈیسن میں ٹیبلیٹ ہی نہیں ویسے سیرپ نہیں ہوتا سیرپ سے میں کو اٹی جاتی ہیں
صحیح بولے سیرپ کا جو کیا بولتے ہیں ایسے تو فلیور بہت
ہاں بہت زیادہ
ہم اس دن کیا بولتے ایک دم پورا گرمی تھا دھوپ بھی تھا اس دن ایک ایسا کریم کھا لیے تھے باپ رے باپ اس کے اگلے دن جو اتنا سردی وہ
سیم اسی لیے شاید ہو رہا ہیں یہاں پہ مطلب وہاں رہتی ہوں نا تو اے سی میں رہتی ہوں اور پھر یہاں ا جاتی ہوں گاڑی میں بھی ایسی ہے یہ اسی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہیں
ہاں وہی تو ہم بھی اس دن کا لیے تھے ایک ائس کریم جتنا میرا حالت خراب ہے کم سے کم تو میرا ایک سستا تک رہا وہ سردی تب جا کے وہ ختم ہو
سیم وہی ہو رہا ہے ایک سپت کونے چلا اا ختم
اس کے بعد اس کے بعد سردی میرا ختم ہوا اس کے بعد کیا بولتے وہکت کھسی سنیے نام
کون سی نام بتاؤ
اکر کھانسی کا نام تو نہیں ہیں
کیا جی وہ غریب نام بول رہے ہو
ارے وہ مطلب سردی ختم ہونے کے بعد اپنے یہاں بنا سردی کا ک وہی سکھا کھاتے ارے وہی نارمل لینگویج میں وہی مطلب بولا جاتا ہیں استقفر اللہ ہاں تو ویسا ہی ہم لوگ کی ادھر وہی بولا جاتا ہے اس کھانسی کو اس لیے موو وی اگ
کسی کے سامنے میں دول
ارے ہم ہ جی کے سامنے کہئے بولیں گے تمہارے سامنے ہی نہیں بول
ہاں وہی کسی کے سامنے مت بوولے لوگ مذاق اڑائیں گے
ککر کھاتی نا کتنا عجیب نام سننے میں لگ رہا ہیں ابھی فی الحال ابھی فی الحال تو ٹھیک ہو
نہیں ابھی میں ریسٹ کر رہی فل ریسٹ پھر کل صبح چھ بجے سے ہاں کیونکہ ان صبح چھ بجے سے اٹنا پڑے گا
تو چھ بجے سے ڈیوٹی ملا ہے کل
نہیں ساڑھے نو بجے سے ہے لیکن چھ بجے اٹھ کے میرے کو ریڈی ہونا پڑتا ہیں
او اچھا ریڈی ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے نا ہوں بات تو صحیح ہے ہاں آ لیکن میڈم تم تو ہوں نو بجے ملتا ہے ہاں اور اتنا جو نو بجے چھٹی ہوتا ہے ڈیوٹی سے تب تو رات کو جاگتی ہے صبح اٹھ کیسے پاتی ہے
رات کو جاگتی نہیں بارہ بجے تک سو جاتی ہوں
تو بارہ بجے تک کم ہوتا ہے
ارے تو چھ گھنٹہ تو سوتے ہیں نا ویسے بھی انسان کو چھ گھنٹہ نیند پراپرلی لینا چاہیے چھ گھنٹہ تو میرا ہو جاتا ڈاکشرکل کر نہیں آ تے تمہیں
بہت ایک دم میرا بولے نا کتنا ڈارک سرکل ہو گیا ہم کو کچھ کریم بھی کوئی سجیس نہیں کر رہا کہ کیا لگا ہے جو میرا فیس چہرہ ایک دم تھوڑا بہت نکھاری
کیا کیا لگائیں گے ہوتا کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں
کچھ کچھ میں بھیجوں گی
ٹھیک ہے ہم کو بھیج دینا کیونکہ ہم ابھی ابھی فی الحال کچھ بھی نہیں لگا رہے بس سو سو صبح کو ایسے ہی منہ دھو رہے جو نارمل
نہیں نہیں میں میں کریم لگا رہی ہوں وٹامن سی کریم لگا رہی ہوں اسںے یہ ہوتا ہے نا ہاں وہ ہے ایکنے وغیرہ کھرا مطلب جاتا ہے
اور یہ وہی نا جو سیرم وغیرہ ملتا ہے
ہاں ہاں میں سیرم ہی یوز کرتی ہوں
ہاں تو میں پہلے اس کا یوز کر رہی تھی جو ارما کا نہیں ہوتا ہے
ہوں
ہاں تو پہلے وہ یوز کر رہی تھی بٹ اس میں کچھ بھی مطلب کہ امپروو ہوا نہیں اس سے چھوڑ دیا البتہ اس کا پرائز بھی بہت زیادہ آئے گا ایک وہ سیرم وٹامن سی
کہاں ففٹی ایم ایل والا لیتی وہ ون نائنٹی تک آتا ہے
ارے پتا جو جو ملتا ہے نا وٹامن سی کا ڈرما تو وہ آن لائن میں آرڈر کرتی ہوں تو ایک کا ساڑھے تین سو لگا
ہاں ہاں میں بھی لی ہوں میں بھی لی ہوں تھری سکسٹی فائیو یا تھری فف فائیو ہے کچھ ایسا
ہاں تو اتنا پرائس ہے اس سیرم کا اس لیے اب سو میں کم سے کم تو چھ مہینے تک لگائی بٹ کچھ بھی فیز چہرے پہ کچھ بھی سدھارنے نہیں ہوا
نہیں نہیں نہیں میرا دکھا تھا وہ وٹامن سی سے میرا اکنے کا جو داغ تھا نا وہ کم ہو گیا پورا میں نے تو پورے دیکھی تھی نا فور ہیڈ میں بھر گیا تھا پورا
ہاں پر میرا پتا نہیں میرا کیوں نہیں اثر کر رہا ہے کون سا جو لگائے جو ٹھیک ہوگا
ہو جائے گا دھیرے دھیرے ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو
چہرے پہ داغ ہے اس کا چھوڑو ہم کو اس کا کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن جو آنکھ کے نیچے تو ڈارک سرکل بن رہا ہے نا اس سے ہم کو
ہاں وہ تھوڑا کچھ کیا کرو
کیا کریں گے اس کے لیے کیا کریں گے جب آے پیسے لگائے تھے ایک مہینہ اس میں بھی کچھ امپروو نہیں ہوا تھوڑا سا بھی نہیں ہوا اس لیے اس کو بھی چهو ڑ دئے
اچھا نہیں یوز کرنا چاہیے
اچھا آئی پیس کام کرتا ہے کئے تم یوز
نہیں میں ایک بار کی ایک بار کی تھی میں شادی میں دیدی کی شادی تھی نہ تب کری تھی میں
اچھاک کون سا آئ پیج یوز کری تھی ایلوویرا کا کا کہ جو گولڈ اس کا
میں گولڈ والا بھی بہت بار کی ہوں ایلویرا والا بھی کی ہوں
میں تو ایک ہی بار یوز کی لیکن کچھ ایسا نہیں ہوا وہ بھی جاڑا کا دن میں کی تھی بٹ پھر بھی نہیں ہوا
نہیں میں شادی سے پہلے جب میں ٹینتھ ٹویلتھ میں تھی نہ تب یوز کرتی تھی ابھی تک ٹائم ہی نہیں ملتا خود کو کیئر کروں
ہوں فر بھی بہت کررہی تھوڑا بہت کرنا بھی چاہیے
وہ رات میں ہی ہوتا ہے رات میں لگا کے سوجاؤ
ہمم لیکن ہم ہم کو تھوڑا سا دینا چاہئے تھا یہ ہم چہرہ بہت مطلب ڈل ہو گیا ہے
ہمم
اتنا ڈل میں تھوڑی نہ فاؤنڈیشن بھی کام نہیں کرتے تا ہے چہرے پے
فاؤنڈیسن بھی کام نہیں کرتا
اللہ کیاجوکرہے پتہ نہیں
نہیں نہیں ایک ٹائم تک سب کچھ رہتا ہے نہ اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا
فرصت ہی نہیں ہے نہ
یہی تو فرصت ہی نہیں ہے ہم لوگ کو اپنا کیئر کرنے کا
ہاں کام سے مطلب کام میں مصروف ہو جاتی ہو تھوڑا سا تو بس ٹائم ملتا ہے تو سوچتی ہوں کہ ایک تو اتنا مشکل سے ٹائم ملا ہے تھوڑا سا ریسٹ کر لوں ہاں
میکو بھی یہی ہے سنڈے کو جیسا ہی ریسٹ نہیں کیا ہی کروں گی آج کا دن ملا ہے تھوڑا سو جاؤ ں تی ہوں تھوڑا ریسٹ کرتی ہوں تھوڑا لیٹ اٹھتی ہوں بس
تمہارا تو پھر بھی ہاسٹل میں ہے تو تھوڑا بہت لیٹ بھی اٹھے گی تو چلے گا بٹ
ارے نہیں ہوتا ہے نہ پھر میرے کو جلدی اٹھ کے کھانا لانا پڑتا ہے نہیں تو میرے کو بریک فاسٹ نہیں ملے گا
تو دوپہر کو فر لنچ کتنا بجے ملتا ہے وہاں
دو بجے
ماشاء اللہ مطلب صبح نو بجے پھر دوپہر دو بجے رات کونہ رات کو آٹھ بجے
ہاں ساڈ ھے آٹھ بجے تک
سب تو ٹھیک ہی ہے ب ٹائم وہاں پہ پابندی ہے کھانے کا دیکھو ایک ٹائم بھی ہوتا ہے وہ لوگ بول رہی ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہے
ٹھیک ہی ہے نہ ٹائم ٹو ٹائم سب ہو جانا چاہیے
ہمم اور ٹائم پہ کھانا بھی ایک اچھا ہے نہ صحت کے لیے کہ بھوکے رہنے سے ویٹ بڑھتا ہے تھوڑا سا
وہ تو ہے تو شاید ہم لوگ کی ویٹ بڑھ رہی ہے
میرا تو جیسا پہلے ویسا ہی
نہیں تم تو تھوڑی سی بھی دبلی ہوئی ہے ہاں تو تھوڑا بیٹر ہے مطلب
چلو سن کے اچھا لگا اللہ ہم کو ایسے ہی رہنا تھا میرے ساتھ
ہ میں بھی سوچ رہی تھوڑا ڈائٹ وائٹ کروں
ہ بت میرا ویسا بس ہوا ہے کیونکہ ہم آٹھ سال لگ لگاتار سائیکل چلا ہے اس وجہ سے س ردا میرا بالنس سر
ہاں سچا تم بائکنگ بھی اتی تھی یاد ہے
ہاں وہی تو پورا آٹھ سال لگاتار یوز کیے